دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم وعلیکم السلامم
ہاں خیر سے شکر اللہ کا شکر ہاں اللہ کا شکر
اللہ کچھ یا
آج اچانک بچپن کی آج اچانک بچ بچپن کی بہت بس یہی سناؤں گا آج اچانک بچپن کی بہت یاد آہی ہے
ہوں بچپن کی یاد تو سبھی کو آتی ہے بچپن کے دن
بالکل
بات ہی ہو
بالکل صحیح فرمایا کبھی کبھی بچپن کی یادیں بالکل بالکل بالکل
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
کیا تمہیں سب سے زیادہ کیا یاداتتا ہے
مجھے تو سب سے زیادہ اپنے بچپن کے چھوٹے میں کھیلنا یاد رہتا ہے مطلب کچھ بھی کھاؤ کہیں بھی کھیلو کچھ دقت نہیں ہوتی تھی پڑھائی کا اتنا ٹینشن نہیں ہوتا تھا میں بھی اتنا اسٹریس ہوتا تھا کہ لائف کے بارے میں اتنا سوچنا ہے اس ٹائم پہ تو کچھ نہیں پڑھے تو پڑھے نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے
بالکل صحیح فرمایا مجھے مجھے وہ دن یاد آتا ہے
ہوں
جب کسی کسی بات کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی نہ پڑھائی کا دباؤ نہ مستقبل کی پریشانی بس کھیلنا ہنسنا اور خوش رہنا
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہے نا کھیلو خوش رہو اور کوئی ڈانٹ بھی رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ہے نا نہ پڑھائی کا اتنا پریشر ہوتا تھا کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے ایسا کرنا ہے کہ فیوچر میں مجھے یہ بننا ہے بچپن میں تو تو ابھی ابھی ڈانٹ بھی پڑی تو تھوڑا سا رونے کے بعد پھر وہیں کھیلنے چلے گئے ہے نا ایسا ہوتا تھا اور اب تو بہت ساری باتیں لگتی ہیں آج جب اپنے سے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تو لگ کہ کیا یہ ہم بھی کبھی دن جیا کرتے تھے ہم بھی ایسا کیا کرتے تھے
بالکل بالکل صبح جلدی اٹھتے تھے ناشتہ کرتے تھے دوستوں کو آواز دیتے تھے اور پھر شام تک کھیلتے تھے اس کا مزہ ہی الگ اس کا مزہ ہی کچھ الگ تھا
ہوں صحیح فرمایا آپ نے کیا ہوتا تھا صبح اٹھتے تھے امی چائے د دیتی تھی برش کیے چائے پیے ناشتہ کیے دوست کے ساتھ کھیلنے چلے گئے محلے میں ہی سب لوگ دوست کھیل رہے ہیں اور پھر آئے پھر ناشہ پھر ریڈی ہو کے اسکول چلے گئے ہاں اسکول جاتے تھے اسکول میں بھی کلاس چل رہی ہے اس کے بیچ میں بھی ٹفن بھی کھا رہے ہیں پڑھائی بھی
آپ کو وہ بھی یاد ہوگا نا آپ کو وہ بھییا آپ کو وہ بھی یاد ہوگا نا جب امی بولتی تھی کھانا بلاتی تھی تو ہم بولتے تھے کہتے صرف پانچ منٹ لیکن وہ پانچ منٹ نہیں پانچ منٹ صرف دو گھنٹے بنتے تھے
صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہم تو اسکولس سے آنے کے بعد پھر کھیلنے لگ جاتے تھے پڑھنا ہی نہیں ہوتا تھا اور جب ٹینشن تب ہوتی تھی کہ ٹیسٹ ہے اب کاپی چیک ہوگی تو پھر امی سے بولتے تھے امی آپ لکھ لیجیے نا جلدی جلدی امی آپ لکھ دیجیے جلدی سے یا تو پھر ابو سے تو ڈر ہوتا تھا ابو بھی اچھے تھے ابو بھی کبھی کبھی ہیلپ کر دیتے تھے ڈاٹ سے بچنے کے لیے ہمارے بچے کو مارنا پڑے تو ابو بھی کاپی کمپلیٹ کر دیتے امی کر دیتے تے یہ بھی ٹینشن نہیں رہتی کاپی کمپلیٹ بس منہ بنانا ہوتا تھا تھوڑا سا رونہ ہوتا ممی امی ڈانٹ پڑے گی کل اسکول جائیں گے تو بس امی بچوں کو ڈانٹ کیسے پڑ جائے تو امی پورا کمپلیٹ بھی کر دیتی تھی
بالکل بالکل اکثر تو بچ بچپن میں یہ گرم کی چھٹیاں تو سب سے زیادہ پسند تھیں نا
بالکل صحی
مجھے ابھی بھی یاد ہے صبح سے شام تک کھیلتے تھے اور رات کو تھکاوٹ تھکاوٹ فورا سو جاتے تھے انسان
بالکل انسان اب ٹینشن ہی نہیں تھی نا جا رہے کھیل رہے آئے کھائے سو گئے ابھی تب ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ دن بھر کھیلتے تھے اور رات میں لائٹ پہلے تو یہ ہوتا تھا لائٹ چلی جاتی تھی اور لائٹ جانے کے بعد کیا ہوتا تھا پھر کھیلتے تھے وہ چھپن چھپائی اس میں تو جو چور چور بن جاتا تھا تو وہ بن ہی جاتا تھا ایک بار اور پھر آتے تھے رات میں تھک کے سو جاتے تھے اور سونے کے بعد بھی امی ابو نیند میں کھانا کھلاتے تھے
بالکل بالکل آج کل کے بچوں تو زیادہ ترح موبائل پہ دھیان دیتا ہے لیکن ہم تو ہم کو یہ ٹینشن نہیں تھا ہمارا جو بچپن تھا وہ الگ ہی کچھ تھا
ہاں ہم لوگ کنچے کھیلتے تھے گیپی گیند کھیلتے تھے ہاں ہم تو یہی سب کھیلتے تھے بل کل صحیح فرمایا اٹھنی سی بھی اٹھنی ایک روپئے صح فرام بالکل صح اور آج کل کل کے بچوں پہ ہے نا کھیلنے کی ایکٹیویٹی بالکل نہیں ہے اب آج کل کے بچ چ کھیلنا نہیں چاہتے بس اگر اسکول سے آ گئے تو بس ان کو روم چاہیے ان کو لیٹنا ہے ان کو سونا ہے اور ہم آتے تھے اسکول رکھ کے اور ڈریس بھی نہیں چینج کی اور چلے گئے کھیل لے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تھا
کے ساتھ وقت گزارتے تھے اب زیادہ تر لوگ بالکل بالکل صرف فون کے ساتھ لگے آپ فون کو دوست بنایا آپ لوگوں نے فون کو ہی دوست بنایا ہے
اور وہ بھی اپنا نہیں ہے
وہ کہاں ہے اپنا وہ تو مار مار کر بھی ساتھ تھوڑی ل جائے گا ادھر
بالکل نا وہ ہمیں اچھی یادیں ہی نہیں دے پائے گا ہمیں اس ہیلت نہیں
مجھے مجھے لگتا مجھے لگتا ہے مھ مجھے اتنا لگتا ہے بچپن بچپن کی زندگی کا سب سے خوبصورت زمانہ ہوتا ہے
صحیح فرمایا بڑے ہونے کے بعد تو سب کچھ سب سے بیسٹ آج بھی اگر ہم سوچتے ہیں تو یہی دماغ میں ایک ہےب آپ کے سب سے اچھے دن کب تھے بچپن کے
بس میں بھی یہی سمجھ میں بھی یہی سمجھتا ہوں اگر وہ وقت واپس آ سکتا ہے تو شاید میں چند دنوں پھر سے اپ
جینا چاہوں گا ہاں بالکل صحیح ان شاء اللہ آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے ہے نا ج سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک امید رہتی کہ ہم بچپن میں جیے اور آج جب ہمارے بچے بچے ہمارے بھتیجے بھتیجیا ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم اسی طریقے سے ب کیونکہ اسٹارٹنگ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کے ساتھ ویسے بچوں جیسا کھیلیں گے بچوں جیسے تو اب لگتا ہے نا کہ ہم اپنا بچپن واپس جی رہے ہیں
بالکل دوستو فرمایا
ہیا کیکہ ایسا ہی ہوتا لگتا ہے کہ ہاں بچپن تو کبھی بھی جیا جا سکتا ہے اب اور میں نے سوچ اا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بچپن کبھی بھی زندہ ہو سکتا ہے کیونکہ بس ہمیں اپنے بچپن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی سمے میں اپنا بچپن واپس ہاں مانتے ہیں ٹینشن ہوتی ہے لیکن ہم کچھ پل تو اپنے لیے نکال سکتے ہیں
بالکل صحیح فرمان مگر مگر ایک بات اچھی ہے اچھی ا اچھی ہے اچھی ہے نا یادیں تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے بچپن کی
صحیح فرمایا وہ پرانے دوست کیونکہ ان کو پاس مطلب نہیں تھا ایک چیز آپ نے اور اگر آپ کو اپنے بچپن کا یاد ہوگا ویسے دوست آپ کو کہیں نہیں ملیں گے بنا مت
ویسے جب پرانی ویسے پرانی باتیں شروع ہوتی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے خوشی ملتی ہے بہت
اور ان سے ملنے کے بعد الگ ہی سکون ملتا ہے
بالکل بالکل
ہوں اس سے بھی اچھا رہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کبھی کیونکہ اب تو ان سے ملنا نہیں ہوتا ہے سب اپنے اپ لائف میں بزی لیکن جب کبھی اکٹھا ہوتے ہیں سارے دوست کسی کی شادی ہے یا کسی بھی فنکشن پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہاں اچھی چیزیں مل رہی ہیں ہاں اچھا وقت
لیکن واقی وہ دن واپس نہیں آئیں گے لیکن ان کی یادیںدیں یادیں ہمیشہ رہے گی
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اور یہی یادیں زندگی کو خوبصورت خوبصورت بنا دیتی ہے
بالکل صحیح با آپ کتنا بھی پریشان ہو جائی کتنا بھی پریشان ہو جائے بس
اللہ کرے ہر بچپن کے اللہ کرے ہر بچے کا بچپن خوشی سے بھرا
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اللہ کرے ہر ایک بچے کا ہم سے بھی زیادہ اچھا خوبصورت ہو بچپن جو ہم نے نہیں جیا ہے جو پر وہ بھی انہیں نصیف اللہ ان کو نصیب دلائے کہ ہاں ان کو اچھے سے ان کے اوپر رحمت برسائے کہ وہ اور اچھے سے جییں اپنی زندگی کیونک ہم ہمارا سمے گزر گیا لیکن ہم ان کا سمئے دیکھ رہے ہیں لیکن آج کل کے بچے بالکل نہیں سمجھنے جاہ رہے ہیں کہ ارے یہ سب ٹائم ویسٹ ہے کھیلنا کودنا
تمہارا تمہارا بچپن میں ایک کلر کون سا فیوریٹ تھا کلر کلر کپڑے میں کون سا کلر فیوریٹ تھا اور کھانے میں کون سا فیوریٹ تھا بچپن میں
میرا تو پھلکی خانا تھا پھلکی کھا رہے ہیں گول گپے وغیرہ ٹکیا کھا رہے ہیں ہے نا اور وہ آم کھٹے میٹھے آم کے
میں تو بچپن کے پیچھے سف لگایا اس میں انڈے اور پنیر مجھے چاہیے بچپن میں ہاں ہاں
کیا کرتے تھے بچپن میں جیسے ہمارے گھر کے پاس سے ایک کیرٹ والا بڑا سا ٹھیلا رہتا تھا اور ہم جاتے تھے ہے نا تو اب یہ ہوتا تھا کہ پہلے کرے انڈے سستے ملتے تھے تو ہم لگ یہیں سے کیا کرتے تھے چھوٹے چھٹے پتھر لیتے تھے اس چھوٹے چھٹے تھوڑا تھوڑا انڈے کو کریک کر دیتے تھے یہیں پیدل جاتے وہ دھیرے دھیرے چلتا رہتا تھا اور اس کو کریک کرتے اور جا کے ہمیں شاپ بھی پتا ت دکان اور کہاں سے لینا ہے بس آگے چوراہے پہ تھی اس کے یہاں سے جا کے کے لیتے تھے تو یہ ہے کہ ہم لوگ کم م لے جائیں گے کم مے جائیں گے اور سب سے پہلے جا کے کھڑے ہوتے تھے کہ بھیا دے دیجیے انڈے دے دیجے اور ڈیلی انڈے کھاتے تھے اور کبھی کبھی تو آپ نے یہ چیز بھی شاید نوٹ کیا ہوگا یہ پہلے کیا ہوتا تھا چورن آتا تھا اس میں نکلی نوٹ نکلتی تھی اور لائٹ جانے کے بعد وہی پھلکی کھانے جاتے تھے اور وہی نوٹ اس کو دیک کے آتے تھے
یہ چالک ہے بت آج کل کے بچے بھی یہ کرتے ہے
آج کے بچے بھی لیکن آج کے بچے وہ چیز نہیں کر پ کیونکہ پہلے ہے نا لائٹ نہیں ہوتی تھی اور رات میں جب لائٹ چلی جاتی تو پلک والے پہے اتنا لائٹ وغیرہ نہیں لگاتے آپ تو سب کچھ لائٹ وغیرہ پورے پراپر لگائے جاتے ہیں ر ہے سولر سسٹم انورٹر ہے وہ ترت پتتا کر لیتے ارے بھیا نا
نہیں کبھی کبھی گاؤں میں چلتا ہے کہیں کہیں بھی اچھا چلو ٹھیک ہے اللہ کہ رہے ہر بچے کو بچپن خوش رہے آمین تم آج سے بات کر کے مجھے اپنے بچپن کی بہت یادیں تازہ کیے
جی آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہے نا ارے آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں ٹھیک ہے اب دوبار آ میں اوکے اوکے انشاء اللہ